ہلو ہلو ہلو اب ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہ ٹھیک
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے ہلو
آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے گا
ہاں سب ٹھیک ہے بچے بچے ٹھیک ہے آپ کی آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں شکرہ شکر الحمد اللہ آپ یہاںبھی کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو کھانا وانا ہو گیا
شکر الحمد کیایا ہممکن
کیا کر رہے ہو
بس بیٹھھی ہوں مہندی لگا رہی ہوں
اچھا ابھی بھی لگا رہی ہو
ہاں ابھی ابھی مہندی لگا رہی ہے
میں تو کب سے سوچ رہی تھی میں بولوں گی میں آپ کے پاس آؤں گی سیکھنے مجھے تو بہت شوق تھا میں بھی سیکھنے کا
اچھا آ جاتے ہاں آ جاؤ
چلو ٹھیک ہے پھر میں آتی ہوں اب کل ابھی لیٹ ہو گیا میں کل آتی ہوں
ہاں کال آناا
ابھی کتنے کسٹمر ہیں وہاں کیسے سیکھتے ہیں آ پین اس پہ کاپی پہ ہی
ہاں پیپر پہ کون سے تھوڑا بہت پہلے لائنس وائن سیکھتے نا ڈرا کیسے کرتے ہیں
اچھا اچھا مجھے پہلے پتہ ہے میں سوچتی تھی پہلے مطلب جب مجھے پتاہ نہیں تھا نا میں سوچتی تھی کہ کسی کے ہاتھ پہ ہی ٹرائی کرنا ہوتا ہے
نہیں پہلے پیپر پہ اچھے سے ہاتھ بیٹھ جاتا ہے نا لائنز وائنز ڈالنی پڑتی ہے پرفیکٹ ہونی چاہیے
ویسے آپ نے کب سیکھا
مجھے بہت ٹائم ہو گیا پانچ چھ سال
مطلب اپ تب کالج جاتی تھی اسکول جاتی تھی کس کلاس میں
میں ٹینتھ سے سیکھ رہی ہوں
ٹین سے سیکھ رہے ہو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا
یہ دماغ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون کتنا جلدی کیچ کرتا کوئی ایک مہینے میں س ہوتا ہے کوئی دس مہینے بھی لگا دیتا ہے
وہ تو صحیح بات ہے لیکن آپ نے کتنے ٹائم میں سیکھا
میں نے سیک کہا ہوگا دو تین مہینے میں
اگو کم ٹائم ہے
م
چلو خالی آپ کے گھر میں آپ کو آتی ہے
ہاں میرے کو آتی ہے اور میری بہن کو بھی تھوڑا بہت آتا ہے
اس کو آپ نے سکھایا ہوگا
ہاں ہم نے سکھایا
اچا اچھا اس نے بھی پیپر پہ ہی سیکھا
پہلے پیپر پہ سیکھا آپ آ جاؤ ہم آپ کو بھی سکھا دیں گے
چلو ٹھیک ہے مجھے مت اس کے لیے کچھ چارجز بنے سیکھنے کے لیے ہاں صحیح بات ہے اپنی محنت کوئی ایسی کرے گا
ہاں
اچھا اور کتنے کسٹمر ہیں ابھی دو تین ہے ابھی کتنے بجے تک سب ایسے ہی ہوتے ہو گھر
جب ابیک کبھی نہیں ہوتے ہیں کسٹمر کبھی ایک بجے تک بھی ہو جاتا ہے کیونک جو آج ہے نا آفس لڑکیاں ہوتی ہے آفس وفس وہاں سے آ کے پھر آتی ہے مہندی لگانے
ہاں اس ٹائم زیادہ ہوتا ہے
لیکن اس ٹائم تو بہت تھک بھی جاتے ہوں گے آپ
بہت زیادہ
اور کیا نہیں کون سا آسان ہے اسے تو کمبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے
کمر بھی ہاتھ بھی گردن بھی دکھتا ہے بہت
اں ویسے آپ نے ریٹ کیا رکھی ہے کتنا لیتی ہو ہاف فل اور برائڈل بھی لگاتی ہو
ہاں جی برائڈل بھی ہا ب فل بھی ہاف کا ہم فل ہینڈ فرنٹ بیک تھاؤزینڈ اور اگر کسی کو اندر سے فل اوپر سے بل تو سکس ہنڈریڈ برائڈل میں ہم چارج کرتے ہیں اسٹارٹنگ ریٹ ہے فائیو تھاؤزینڈ سے
اچھا برائڈل کا
ہاں جی
اچھا مجھے بولونا اگر آپ کسی شادی میں جاتے ہو نا برائڈ کے لیے تو وہاں کیا باقی کسٹمر کو لگاتی ہو یا خالی برائڈ کو
نہیں خالی برائڈ کو اس ٹائم اور کسٹمر کے لیے کوئی اور ہائر کرتے ہیں تو وہ باقیوں کو لگاتا ہے کیونکہ برائڈ میں ٹائم لگتا ہے نا
ہاں برائٹ بھی تو لگتا ہے یہ ٹائم اور وہ برائڈ بھی تھک جاتی ہے
ہاں بہت زیادہ ہاں اس لیے ہم کوئی ساتھ لیتے ہیں تو اگر کسی کو ہوگی ریکوائرمنٹ تو ان کو پھر کسٹ کوئی بیچتا ہے لگانے کے لیے
آپ جاتی ہو گھر ہی دلہن کو یا وہی بلااتی ہو
یہاں بھی جو جیسے کمفرٹیبل ہوگا ہاں کوئی گار یار آتا ہے کوئی اسٹوڈیو ہی آتا ہے کوئی کسی کے ہمو ہی لگاتے ہیں جو جیسے کمفرٹیبل ہو
جب میری فرینڈ ایک فرینڈ کی شادی بھی تھی اب شاید وہاں بھی تھے
ہاں میں وہاں بیچتی
ہاں ہاں مجھے یاد آیا آپ وہاں بھی تھے
چلو ابھی آپ کو اب دو تین کسٹمر ہیں
ہوں ایک کا ہو کے آپ دوسرے کو لگا رہی ہو
ان کا پول ہے ہاف ہے
فل ہے ایک ایک ہاف ہے
ویسے ان کو اب بھی جانا کہاں ہے اتنی رات کو ابھی تو شادیوں کا سیزن بھی نہیں ہے
نہیں ایکچولی ان کو کہیں جانا ہے دعوت پہ کچھ فنکشن ہے ان کے یہاں انہوں نے بولا ہمیں دن میں ٹائم نہیں آتا ہے تو میں نے کہا کوئی نہیں ہم رات کوئی لگا دیں گے یہ پاس میں ہی رہتے ہیں یہیں پہ
ہاں وہ مجھے لیکن اب بہت ٹائم ہوا نا آپ کی بیٹی ک سو گئی پھر
ہاں بیٹھی سو گئی تب جا کے میں لگا رہی ہوں پا رہی ہوں میں بھی اس ٹائم
وہی نا بہت لیٹ ہو گئے نا اس لیے میں نے سوچا آپ کیسے لگاتی ہو ابھی
ابھی وہ سو گئی دودھ وودھ پیا انہوں نے کھانا بھی تھوڑا سا دے دیا تو سو گئی
اچھا اچھا کیا وہ ٹھیک ہی تھی آج کل بچے بہت بیمار ہے
ہاں ورنہ کیا ان کو پرسوں زکام ہو گیا تھا اب دوائی وائی دی میں نے ان کو ابھی فرق ہے
میری بیٹی کو بھی اتنا زکام ہے کھانسی ہے وہ کھالی آئس کریم کھاتی ہے اب جا کے مجھے جب دیکھتی ہے نا تو سب کو بولتی ہے نہیں مجھے نہیں لانا آئس کریم مجھے زکام ہے ورنہ اتنی آئس کریم کھاتی ہے
ہ پرسوں بھی میری بیٹی کو بھی ماں سے نے آئس کریم دی اس کو انفیکشن ہو گیا
ہاں اس سے تو ہوتا ہے
پریشانی
م آج بھی بائی بولا مت لؤ اس کو مت لؤ اس کو کچھ لیکن یہ بھی نہیں مانتے لیکن اب بچے
عادت ہو گئی نا عادت بھی ہوگی بین ابن کو
لیکن وہ کیا مانے گی پھر بھی وہ چھوٹی ہے ل اب ہمیں ہی سوچنا ہے نا وہ اتنی بیمار ہے کس سے اس نے پھر بھی نہیں مانا اس سے پتا نہیں مینگو شیک لایا تھا اس کو کچھ پتا نہیں کیا کیا لاتے ہیں وہ
بچے بھی آج ک کااں مانتے ہیں
نہیں مانتے ہیں کچھ بھی
میں نے بالکل لگائی تھی پچھلی عید چھوٹی عید کے دن مہندی
اچھا ٹھیک
پسند آتی وہ اتنا یہ کر ہاں اور کیا
اور کھانا
ہاں ہاں بے بی کھایا اب انہوں نے مت کھانا بھی اتری کھایا آپ کے کسٹمر نے آپ کے کلائنٹس نے
چائے پی کھانا نہیں
آپ نے خود کھایا پھر کچھ یاپ ان کے ساتھ ہی ہو بھی
نہیں نہیں خود میں نے کھایا پہلے تھوڑا سا ناش ڈنر کیا
اچھا
ہاں جی
چلو اچھی بات ہے مجھے لگا آپ مت ان کے ساتھ ہی ہو آپ نے مت کچھ نہیں کھایا خود کو
کم دووجہ
ہاں اچھی بات ہے وہ
ا میں نے تھوڑا سا میں نے بھی لیا انہوں نے بھی تار لی تو میں نے بھی کیا جب تک
تھوڑا سا کروانا تھا پھر
نہیں ان کو اتنا نہیں آتا کہ یہ لگوائے
اچھا اچھا ان کو وہ بچ چ والی آتی ہوگی آپ کو پھر ہاں اور کیا میں آؤں گی اب کل سے ضرور سیکھنے
اچھا ٹھیک آ اھ
کل سے میں آؤں گی میں نے کہا نا میں پہلے سوچتی تھی یہ شاید کسی کے ہاتھ پہ ٹرائی کر
نہ آج آتا نہیں آج بکس بھی آتی ہے وہ ریوزبل ہوتی ہے ان پہ اسٹینسل ان کو کہتے ہیں ہاں اس پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں
مجھے سچ ہی میں شوق ہے نا بہت زیادہ یہ سیکھنے کا لیکن میں نے کبھی سیکھی ج نہیں
آپ آ جاؤ کل سے مسج دیجیے
ٹھیک ہے میں آؤں گی ایک تو مجھے مہندی لگانے کا شوق تھا اور مجھے ٹیلرنگ کا تھا لیکن مجھے دونوں نہیں آئے ہاں
نہیں مہندی کا بہت اچھا ہے بس آنا چاہیے پھر مشکل پہلے پہلے ہو جائے گی آپ کو تھوڑی تھوڑی مشکل تو جب جب ہاتھ بیٹھ جائے گا تو پھر اچھے سے آئے گی
آپ کو پتا ہے میرے گھر میں کیا ہے کھانا کھایا سب گئے اپنے اپنے کمرے میں جو باقی سارا کام ہے دیکھنا ہے سب کچھ بند ہے لائٹیں وغیرہ وہ میرے اوپر ہے
ٹھیک
ابھی بارہ بجنے والے ہیں میں ابھی تک بستر میں نہیں اتری ہوں
اچھا اچھا آپ کو میری طرح آ کو بھی اپنا کام ہے مجھے اپنا
اور کیا میں نکلی باہر میں دیکھنے لیکن یہاں سے سب کچھ پھیلایا ہوا ہے سب گئے ہیں اپنے اپنے کمرے میں اب یہ رکھا ہے مجھ پہ
اچھاچ ٹھیک
ہ
اگر اور بھی کسی کو سیکھنی ہوگی نا مہندی
ہاں
تو ان کو بھی بتا دیجیے گا میں سکھاتی ہوں
تو آپ کتنا بولو گے مطلب اگر میں ان کو بولوں گی کتنا منتھ کی کتنے چارج ہیں مطلب کتنے منتھ لگیں گے کتنا بولوں گی میں ان کو
ان کو آپ بولنا تھری تھاؤزینڈ میں یہ آپ کو پورا کمپلیٹ کورس کرائے گی
تھری تھاؤزنڈ میں اچھا باقی کو تو بول دوں گ میرے لی بھی تھ
میرے لیے ک تو بڑ لو تھوڑا سا پھر آپ کو میں کر دوں گی
ہ چلو ٹھیک ہے پھر
اور دو تین لڑکیاں اگر ہو گی دو چار لڑکیاں ہاں ٹ ہے یہ بہت اچھا ہے
ہاں ہاں اس میں انسان مطلب
ہاں اپنے اپنے پیسے کمئے گا
اس میں تو مزہ آتا ہے پھر اپنے پیسے کمانے میں اچھا چو ٹھیک ہے کر آ بھی فش تو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آپ بھی سو جو ٹھیک کل آنا پھر اوکے